ہاں جی بتائیے سب خریت
وعلیکم سلام
وعلیکم سلام
بتایے کیا ہو رہا ہے
سب خیریٹ ہے آپ بھی اپنا بتائیے
بس میں بیٹھی تھی دن بھر
اچھا
ہوں
اور گھر میں سب امی ابھی سب ٹھیک ہے
سب اچھے ہیں
اچھا
نہیں میں سوچ رہی تھی کیا کریں مارکٹ جانے کے سوچ رہی تھی سبجی وبجی کچھ نہیں ہے نا
ہاں چلے جائیے گا گوم
شام کو شام کو چلیں گے نا شام کو ابھی تو کافی ٹائم ہے ہوں وہی درگاہ کے پاس جائیں گے درگاہ ہے نا میرے یہاں بغل میں تو ہے درگاہ کچھ دور پہ ہے وہیں پہ جائیں گے
اچھا اور کچھ خبر بتائیے
اور کیا خبر بتائے سب اچھا چل رہا ہے سب بڑھیا چل رہا ہے
ہوں
ہوں
ابھی تو ہم لوگ تھوڑا بغل میں لڑائی جھگڑا وغیرہ ہو رہا تھا سب دیکھ رہے تھے کیا بغل میں لڑائی ہاں
اچھ
بہت زیادہ ہو رہا
چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے لوگ کافی زیادہ جھگڑ لیتے ہیں اپ
ہوں ہوں بہت مہیلا ایک تھی وہ بہت پریشان تھی اپنے شوہر سے ہی تھوڑا جھگڑا ہو رہا تھا زیادہ
ہو جاتا ہے کبھی کبھی کیونکہ مین بات ہے نا کہ مہلائیں گھر میں رہتی ہیں ہے نا دن میں رہتے رہتے رہتے رہتے ان کو بورنگ فیل ہوتا ہوگا سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کیا کریں کیا کریں کیا کرے غصہ آتا ہوگا
ہوں
اسی بات کو لے کے چلو اور کسی پر توغصہ وہ لوگ اتار نہیں سکتی نا
ہوں ہوں
مین اپنا آدمی سور ہیں بس بول دیے اب تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کے اپنا ہو گیا پھر
ابھی بہت سارا یہ سموہ وموہ چل رہا ہے نا اس میں لون وون یہ ملتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑا جانکاری ہے ہم کو لینا تو ہے
آپ نہیں ٹوٹیں گے اس میں جیبکا والا میں
جیوکا والے میں جوڑے ہیں لیکن اس میں اور جیسے گرام سنگٹن سے یہ سب ملتا ہے نا زیادہ ماترا میں ہم کو لینا تھا دکانوں کا بزنس کھڑا کرنا تھا ان کو آپ لیے ہیں کہ نہیں کبھی
نہیں میں تو نہیں لی ہوں میں کےوال اگر کبھی کبھی ضرورت پڑتا ہے تو میں ایسی چھوٹا موٹا ایپ کے مادھیم سے لے لیتی ہوں
اچھا ایپ سے لیتے ہیں
ہاں ایپ کافی سارا آپ ہے کس ٹاپ ہو گیا رنگ ہو گیا ایسا رہتا ہے نا چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ دیتا ہے جیسے پانچ ہزار روپیہ چھ ہزار روپیہ دیتا ہے جسا اسٹوڈینٹ رہتا ہے نا تو اس میں سارا کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے ڈلنا پر ڈالنا پڑتا ہے نام وغیرہ
ہاں ہاں
آدھار کارڈ پین کارڈ اور اکاؤنٹ وغیرہ سب ڈالنا پڑتا اس کے بعد وہی پوچھتا ہے کہ آپ کیا ہے ا
بیاج بھی لیتا ہوگا
ہاں تو بیاج لے گا نہیں آپ کو جیسے پانچ ہزار روپیہ وہ مجھے دیا ٹھیک ہے
ہاں
پانچ ہزار میں پہلے ہی آپ کو پانچ سو روپیہ وہ پروسیسنگ فی کاٹ لے گا پانچ سو چھ سو جو بھی رہتا ہے نا پروسیسنگ فی کاٹ لے گا پروسیسنگ فی کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ باقی کا پیسا وہ چوالیس سو روپیہ دے دے گا آپ کو یا پینتالیس سو روپیہ اور وہی چوالیس سو پینتالیس سو کو آپ کو آھ مہینہ لگ بھگ یا سات مہینہ جمع کرنا ہے آٹھ سو روپے روپہ کا مہینہ یا سات سو روپئے کا مہینہ وہ اپنے طریقہ سے سلیکٹ کر کے وہ دے گا آپ کو ہے نا اور منتھلی گر کوئی جیسے تاریخ ہوتا ہے نا دس تاریخ کے دس تاریخ آٹھ تاریخ کے آٹھ تاریخ میں طریقہ سے وہ کٹتا چلا جائے گا اکاؤنٹ سے وہ پیسا رکھنا ہے
ہم سچ میں نہیں جان رہے تھے یہ والا کہ آن لائن ایپ بھی ہوتا ہے اس میں ہم ابھی
مجھے ضرورت پڑتا ہے تو ابو امی سوتنا نہیں لے کر تھوڑی سی میں لے لیتی ہوں زیادہ اماؤنٹ نہیں تھوڑا بہت جو اماؤنٹ ہے کیونکہ یہ مانگنا اچھا نہیں ہے نا دوسرا سے اس لیے اور آج کے ڈیٹ میں آپ خالہ کی بیٹی سے مانگ لے اس سے مانگ لے کجن سے مانگ لے بھائی جان سے مانگ لے یہ سب سب کو اپنا اپنا کام رہتا ہے نا اس لیے نہیں مانگ پاتے ہیں تو بھائی میں لے لیتی ہوں اور پھر ہر مہینے دھیرے دھیرے کر کے دھیرے دھیے کر کے اماؤنٹ مطلب پھر ڈالتی ہوں پانچ چھ مہینے ہے پھر ختم ہوتا ہے
اچھا کوئی پڑھنے لکھنے کے لیے بھی چاہے گا تو اس میں اماؤنٹ لے سکتا ہے جیسے لگ تک
ہاں دیتا ہے لیکن ہمی قسط وغیرہ زیادہ دیتا ہے لیتا ہے
اچھا دیتا ہے تو قسط میں لینے لگتا ہے نا وہ
ہاں قسط میں بھی لیتا ہے اس کے بعد اور یہ پروسیسنگ فی وغیرہ بھی کاٹتا ہے پروسیسنگ فی تو سم میں کاٹتا ہے وہ
کہ بے پھر اچھا ہے یا پھر اتھی صحیح ہے
سب سے اچھا اگر کوئی اسٹوڈینٹ جیسے گھر میں اگر پڑھنے والا ہے نا
ہاں
تو اس کے لیے اسٹوڈینٹ کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے ٹھیک رہتا ہے
اچھا
اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ کو جو کورس کرنا ہوتا ہے جیسے کوئی انٹر پاس ہے بی اے پاس ہے تو کافی سارا ہوتا ہے نا اس کو نالج بھی پھر نرسنگ ہو گیا بی سی اے ہو گیا یا پھر ایگررییکلچر ہاں ایگررییکلچر ہو گیا
کچھ پوچھ رہے تھے آپ سے
پی ٹی ڈی سی ہو گیا ایم سی ہو گیا یہ سب اپنا لوگ کر سکتا ہے اس کے لیے اپنا کار دیتا ہے نان لے رہا اسٹوڈینٹ کریڈٹ کارڈ کے دوارا تو اس میں بھی وہ بیاج لیتا ہے لیکن بیاج کب لیتا ہے جب تو جاب وغیرہ ہو جاتی ہے نا تب اس کو آرام سے لوگ چکتا کرتے
میرا چھوٹا والا بھائی ہے وہ ابھی ٹویلتھ میں مطلب پڑھائی کر لیا ہے کمپلیٹ اور ریزلٹ بھی آ گیا پڑھنے میں بھی اچھا ہے بس گھومتا ہے گاؤں دیہات
تو سب سے اچھا ابھی کی ڈیٹ میں مجھے لگتا ہے دیکھا جائے تو آ ہم بھی ویکینسی وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں تو بی ایس سی جو ایک کلچر جو ہے نا اس میں کافی ساری جو ویکنسی رہتی ہے وہ کھالی جاتی ہے یا پھر ایک مائننگ کر کے آیا ہے مائننگ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہوتا ہے اور مائننگ میں کیا ہے کہ جیسے کھنن وغیرہ جیسے بالو کھنن ہو گیا پہاڑ والا کھنن ہو گیا اس میں ویکینسی آتی ہے تو وہ کھالی رہتا ہے اس کو جو ہے نا ملتا نہیں ہے لڑکا کیونکہ ایسا کوئی کبھی کورس کیا ہی نہیں رہتا آج کے ڈیٹ میں سب لوگ بی اے کرتا ہے بی سی اے کرتا ہے بہت بہت بی ایڈ کر لیا بی ایڈ کے بعد آپ کا یہ بی ایس سی نرسنگ کر لیا اس کے بعد وہی زیادہ کچھ کہاں کیا پلیٹیکنک کرتا ہے پیرا میڈیکل کرتا ہے اور ای کیا بولتے ہیں اس کو میں تو آج کیا تھا ہاں یہ سارا چیز مطلب کرتے رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی اس کی طرف نہیں گیا این ایم جینم کرتا ہے ہے نا لیکن کوئی ایگری کلچر کی طرف نہیں جا رہا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور جو کوئی اس کی طرف نہیں جا رہا ہے مائنگ کی طرف نہیںل جا رہا ہے کیونکہ مائنگ میں اچھا چھیتر ہے وہ فیلڈ میں کافی ڈ بچوں کو آج اتنی نالج نہیں ہے اس کے بارے میں اس کا ویکینش ہمیشہ کالی جاتا ہے تو اس کو کر لینے سے نا وہ فیوچر تھوڑا سیکیور ہو جائے گا
اچھا ہے
ہاں ہاں وکینشی وغیرہ ہوتی ہے نا تو سیکور ہو جاتا ہے وہ
تو وہی ہم لوگ بھی سوچ رہے تھے نا کہ اس کو کروایا کیا جائے ایسے سب لوگ بول رہے تھے کہ اسے پڑھنا بھیج دو خان سر کا کلاس کرے گا ایسے ویسے تو
نہیں نہیں کھان سر کلاس کرے گا وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ اگر ٹویلتھ کمپلیٹ ہے
ہاں
اس کو بی اے سی ایگریکلچر وہ سب سے بیسٹ ہے چار سال کا اس میں دم پورا فیوچر سیکور کرنا ہاں بو نکلے گا ہی نکلے گا اور کیا بولتا ہے اس کا ایڈمیشن ہوگا ہی ہوگا اور آرام سے ایجلی طریقے سے اس کو جاب ہو جائے گی اس میں
اچھا
اے ہاں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ آپ لوگ کر رہے پہلے تو کوئی نہیں کرتا تھا اتنا لیکن اب جیسے جیسے سرکار کا مانگ ہو رہا ہے نا اس کے انوسار سے وہ کر رہا ہے ہاں ہم لوگ کی طرف سے بتایا نہیں تھا نا ہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جنکاری نہیں ہوتا نا اس کو تو لوگ کیا کرتے ہیں انٹر کرنے کے بعد چلو بی اے کر لو اورے چوڑو یار اچھی کیا بولتے ہیں اس کو سائنس لے کے کر لیتے ہیں نی جو لجی میک جو ہوتا ہے نا اس سے ہم کر لیتے ہیں تین تا سال چار سال اپنا گوا دیتے ہیں میں نے کھالی بی اے کر کے ہم لوگ کیا کی وہی کیے ہیں کیونکہ کیا تھا ہم لوگ کوئی گائڈ کرنے والا نہیں تھا لیکن وہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹویلتھ کیا تو اس بچوں کو تھوڑا سا دے دیا جائے بھائی کہ نہیں اس کو تھوڑی جن کاری چاہیے کہ ہاں آپ کس چھیتر میں جانا چاہتے ہو کس میں آپ کا فیوچر سیکور ہے تو وہی چیزیں ہو جات تی ہے کہ چلو ٹھیک
ہر جرکن سے پیاسے کی کیسا پہ آتا ہوگا
اس کیا
کیسا پوسٹ اس میں مطلب رہتا
اچھا پوسٹ رہتا ہے اس کی سیلری بھی اچھا رہتی ہے ایگررییکلچر کا تب اس کی ویکینسی کھالی جاتی ہے کیوں کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے
ایگریکلچر میں تو نہیں آتا ہوگا نا
کیا
فوریسٹ ٹری یہ سب جو ہوتا ہے
نہیں نہیں نہیں ایگریکلچر میں وہ نہیں آتا وہ الگ ہوتی ہے جیسے بی اے پہلے تین سال کا تھا ا چار سال کا کیا ہے نا تو سب سے بیسٹ تو افسر بچوں کے لیے صرف یہی ہے دیکھا جائے تو کہ اس کو کیا کرنا آنا کہ ٹویلتھ جیسے ہی کمپلیٹ ہوا بھائی دا مائنڈ میک اپ رکھو کہ ہم اس چیھتر میں جانا ہے ہم کو بی اے ا بی س نہیں کر کے بی ای سی ایگریکلچر کر لیے ہم اپنا چار سال کا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جیسے ہی کمپلیٹ ہوا جیسے ہی اپنا فارم وغیرہ ہے تورنت فل کیا اپنا پہلے سے تیاری تو رہوے کرے گا آرام سے بچہ پڑھے گا تھا کچھ نہیں کرنا بس اگزام دینا ہے نکالنا ہے بس سلکٹ ہو جائے گا پوسٹ
اچھا
سب سے بیسٹ آپشن ہے
تو گھر سے ہی تیاری کروانا نا
ہاں گھر سے ہی لیکن ایگزام دینے کے لیے پھر جانا پڑے گا نا
وہ تو ہے کہ لیکن ابھی جیسے کوئی ہوتا ہے کہ رینٹ میں لے کر کے باہر پڑھنا وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم نے بھائی جان کے
ہاں ہاں ہاں بل کل بھائی جان کے لیے یہ صحیح اچھا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے لوگ کر سکتے ہیں دیکھ
تو مطلب گھر میں ہی رہ کے اسے پر ایڈمیشن کر کے پڑھایا جائے یا پھر باہر رکھ کے پڑھایا جائے
باہر رکھ کے بھی پڑھایا جائے
اچھا
اگر کوئی لڑکا میچورٹی ہے اس کے پاس اس کو لگ تا ہے کہ نہیں ہم لگے روم میں ہاں تو گھر پر ہی بھی رہ کے پڑ سکتا ہے وہ بشرطیکہ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے نا کہ اس کو لائبریری وغیرہ جو ہے نا چھ گھنٹے کا آٹھ گھنٹے کا سات گھنٹے کا چار گھنٹے کا اپنے کے انوسار اس کو لائبریری بھیج دیا جائے کا چی کے لائبریری میں جاؤ کنسٹٹ کرو اپنا پڑھائی کرو اس کے انسار تم بس اس کے علاوہ چار سال کچھ نہیں تمہارا بی اے بھی کمپلیٹ ہو جائے بی ای سی ایگریکلچر بھی ہو جائے گا فارم نکلے گا تم بھرنا ایک بار میں نکلنا ہے
وہ تو ٹویلتھ آرٹس سے کیا تھا
اس سے کوئی دقت نہیں ہے آرٹ سے کیا ہے تو اس سے کیا دقت ہے کافی سارے لوگ سوچتے ہیں کہ آرٹ سے لے لیتے ہیں جی یہ ساری چیزیں ہوتی ہے وہی نہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا نا مل نہیں پاتا ہے وہ پلیٹ فارم ہاں کیسے کیسے کیا کرنا ہے نالج نہیں رہ پاتا نا بالکل
ابھی پڑھائی تو اتنا ٹف ہو گیا ہے کہ کیا بتائیں ہم
پڑھائی ٹف نہیں ہوا ہے لوگوں نے اسے ٹف کر دیا ہے پڑھائی ٹف کیا رہے گا بکس وغیرہ یہ بھی ہے تب کافی سارا چیز ہے پہلے لوگ یہ سب چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے تھے لوگ بلا بلا کے جاب دیا کرتے تھے ٹھیک ہے اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو لوگ کرٹیکل سمجھ رہے ہے اس چیز کو
ہوں
بات یہی ہے
ہم لوگ کے گھر میں تو کسی کا جاب نہیں ہے بس بجنس ہی ہے
کوئی نہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اللہ تعالی سب کی سنتے ہیں سب کی سنتے ہیں آگے بھی سنیں گے
ہ ہاں اللہ خدا کا خیریت سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہی ہ